دال بنڈائی جانی چللہ
جی اور سب خیریت
نہیں بھائی جان خیریت آپ بتائیے
جی ہمارے یہاں سب خیریت اور کھانا پینا ہو گیا
مان سب کہتے آرام سے آپ بتائیے
جی بھابھی جان کیسی ہے
جی ہاں بھائی جان اپ بتائیے ہاں بچے بھی سب بڑھیا ہیں آ کھیل رہے ہیں آپ بتائیے آپ آپ کے یہاں سب خیریت
جی جی سب خیریت سے بھائی جان
تو بھائی جان آج ہم بات کریں گے برسات کا موسم رحمت یا عجمت تو آج آ ایک آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس کا انتظار گرمی سے بےحال ہر انسان کو شدت سے ہوتا ہے جی ہاں تو آج کا ہمارا موضوع ہے برسات کا موسم جی
جی بھائی جان برسات کا نام سنتے ہی ذہن میں ٹھنڈی ہوائیں مل اور گرما گرم پکوڑے ہی یاد آنے لگتے ہیں بھائی جان
جی جی جی بھائی جان تو آ بالکل لیکن جہاں یہ موسم خوشیاں لاتا ہے وہیں کبھی کبھی مشکلیں بھی ا کھڑی کر دیتا ہے تو چلیے آج اسی پر تفصیل سے بات کرتے ہیں
جی برسات کا منظر اور اس کی اہمیت
ملاتی دھوپ اور گرمی کے بعد جب پہلی بارش ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ان آپ اپنے
جی جی تو وہ پہلی بارش کا احساس ہی اور کچھ الگ ہوتا ہے اور جلجلاتی ہوئی زمین کو سکون ملتا ہے پیڑ پودے ایک دم ہرے بھرے اور صاف ہو جاتے ہیں مانو پرکرتی نے نیا لباس پہن لیا ہو
اور کتابوں کے لیے تو یہ کسی وردان سے کم نہیں ہے نا
جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا ا جی ہاں ہماری کھیتی باڑی اور فصلوں کے لیے بارش کا پانی بےحد ضروری ہے بھائی جان کیونکہ کوویں ندیاں اور تالاب سب پانی سے بھر جاتے ہیں جو سال بھر ہمارے کام آتے ہیں برسات کے فائدے بتائیے بھائی جن تو کچھ
سحی بھائی جان بالکل بالکل تو پہلی بر سےا آپ کی کچھ بڑے فائدے پر روشنی ڈالتے ہیں
جی جی تو گرمی سے نجات ملتی ہے تو سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے بھائی جان کی امس اور تپتی گرمی سے راحت ملتی ہے اور موسم سہانا ہو جاتا ہے کھیتی کے لیے امرت ہے یہ چاول اور دوسری خریف فصلوں کے لیے مانسون کا پانی بہت قیمتی ہے اور کیا ہے کہ بھائی عنی کہ پانی کی قلت کا حال ہے یہ اس سے انڈر گراؤنڈ واٹر لیول بڑھتا ہے اور خوبصورت نظارے ہوتے ہیں پہاڑوں اور جنگلوں میں ہر طرف ہریالی چائی جاتی ہے جھرنے بہنے لگتے ہیں
بھائیان آپ نے خوب بڑھیا کروایا اس سے س دل بہت خوش ہو گیا اور اس موسم میں دوستوں اور فیملی کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانے یا پکنک منانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے بھائی
ارے بھائی ن آپ نے تو بالکل ا چائے پکوڑے کا دور تو لازمی ہے بھائی جان اور اپ نے بالکل ا دل میں نئی امنگ سی دے دی بھائی جان جہاں ا اس کے اتنے فائدے ہیں وہیں برسات اپنے ساتھ کچھ مشکلیں بھی تو لاتی ہے بھائی جان
اگر ہل سے زیادہ بارش ہو جائے تو وہ جہمت بن جاتی ہے جل برااب شہروں چھ رہچ شہروں میں سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے ٹریفک جام کی بڑی سمسیا ہوتی ہے باھ کا خطرہ ندیوں کا جلستتر بڑھنے سے گاؤں اور نچلے علاقوں میں باارایا ج سے جان مال کا نقصان رہتا ہے بیماریاں اس موسم میں مچھر تیزی سے پنتتے ہیں سے ڈینگو ملیریا ڈائریا جیسی بیماریاں پھیلنے کا ڈر رہتا ہے کچی مکانوں کو نقصان جھوپڑیاں اور کچی مکانوں میں رہنے والے غریب لوگوں کے لیے موسم بہت بھاری گزرتا ہے تو بھائی جان اس کے بارے میں آگے بتائیے
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور یعنی جو بارش امیر کے لئے سہانا موسم ہے وہی گغریب کے لیے ا چھتر ٹپکنے کی فکر بن جاتی ہے
بالکل بھائی جان آپ نے بالکل کڑبا سوچ کہا ہے بھائی جان احتیاط اور تیاری اس کے بارے میں آ بھین کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی تو ایک چھوٹی سی ساؤودھانیاں ہمیں بڑی پریشانیوں سے بچا سکتی ہیں یہ اپنے گھر کے آس پاس پانی جمع نہ ہونے دیں تاکہ مچھر نہ بن پئے اور جی بھائی جان ریب جی جی جی تو اپنے گھر پرہ میں کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر کے آس پاس پانی جمع نہ ہونے دیں تاکہ مچھر نہ پن پائے اور اس موسم میں باہر کی کھلی ا کھلے کھانے اور گندے پانی سے پرہیز کریں ہمیشہ صاف یا ابلا پانی پییں گاڑی چلاتے وقت رفتار دھیمی رکھے ہیں کیوںکہ سڑکوں پر فسلن ہو جاتی ہے اور پرشاسن ا کو بھی بارش سے پہلے نالوں کی صفائی درست رکھنی چاہیے تاکہ کہیں پر بھی پانی جمع نہ ہو جس سے ڈینگو ڈائبٹیز وغیرہ وہ سوری ڈائبٹیز نہیں ڈینگو ڈائریا وغیرہ جو مچھر پھیلاتے ہیں خاص کر وہ کسی کو نہ ہوئے
کو وائی جائی جس آپ بھی مج یہ صاف ہےتی برسات قورت کا ایک انمول تحفہ ہے برسات ہم اس کے لیے تیار رہے اور احتیاط اححتیاط برھتے ہیں
جی جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن کبھی کبھی یہ مشکلات بہت کھڑی کرتی ہیں جیسے بائی جان ہمارے یہاں تھوڑے کچے رستے ہیں تو کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ پسلن ہو جاتی ہے بھائی جان پسلن ہو جاتی ہے جس سے چھٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں اسکول جانے میں دقت ہوتی ہے وہ اسکول نہیں جا پاتے اور بہت ہی زیادہ پرابلم آتی ہیں کوئی نکلتا ہے تو وہ نکل بھی نہیں سکتا اور بھائی جان کیا ہے جی جی کیا ہے کہ یہ ایک پراکرتک آپدا ہے تو کیا ہے کہ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی اس کی وجہ سے باڑھ جیسے جل پلو کو بھی ا گاؤں کو اور شہروں کو کبھی کبھی جھیلنا پڑ پڑ سکتا ہے بھائی جان اور اس سے کیا ہے گ زیادہ پانی بھر جاتا ہے تو لٹھے وٹھے پاپا کو بتائیے وائر وغیرہ گاؤں کی سمسیا تھوڑی گمبھیر ہو جاتی ہے اس سے لائٹ وغیرہ نہیں آتی
جی آائیان بالکل صحی فرمایا آپ نے اور چلتی چلتی بائک کی اسکوٹر مزار پر محسو مضبور سییریا آ گ
جی جی ارشاد بھائی جان
یہ بارش کا موسم یہ ٹھنڈی ہوا ہے یہ بارش کا موسم یہ ٹھنڈی ہوا ہے دعا ہے کہ ہر دل کو خوشیاں مل جائیں
ارے بھیاان جی جی جی سبان اللہ اور میری طرف سے بس اتنا ہی کہ قدرت کی اس رحمت کا سمان کریں پانی بچائائےیں اور بیماریوں سے اپنی جان بچائیں بھائی جان آپ نے وہ شاعری بہت یہ زیادہ اچھی کہی تھی بھائی جان ا بس اتنا ہی ہے بھائی جان کی کچھ لوگوں کے لیے بارش ایک اچھا پیغام ہے کچھ کے لیے برا جیسے کہ جو آپ نے ابھی بتایا تھا ہمیں کہ غریب ب غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے چھت پکنے کا ڈر ہوتا ہے تو وہ بات بالکل صحی ہے کہ ان کی جو جھونپڑیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی مطلب درست نہیں ہوتی جس سے کیا ہوتا ہے کہ ا ان کی چھت ٹپکنے لگتی ہے بارش میں جیو ا جان
ہلو
غریبوں جی بھائی جان آپ نے خوب بڑھیا کہا غریبوں کو اس بارش کی وجہ سے بہت پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں بھائی جان غریب یہاں جائے اب وہ ہلکی پھلکی چھت سے پانی آتا رہتا ہے وہ اپنا کھانا بنا کر ہیں جین یاپن کرتے ہیں اور جی بارش بارش بہت پریشان کرتی تھی غریبوں کو زیادہ آ جائے تو اگر اپنی لمٹ میں آئے تو بڑھیا ہے جناب جد آ آتی ہے تو فصل وغیرہ کو بھی بہت زیادہ نقصان کر دیتی ہے جناب جی
جی بھائی جانا آپ آپ نے بالکل ا باز بات کہیے بھ جان تو بھ جان آپ کے لیے بس آج بھائی جان اتنا ہی آپ نے آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا آپ نے بہت ہی زیادہ اچھی اچھی بات ہے بتائیے تو خدا آافظ آائی جان
ہاں